ہیلو ہاں جی سلام و علیکم
وعلیکم السلام جی میں خیریت سے ہوں آپ سنا ہے
ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو نا میں چھت پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور کھانا لائی
جی بالکل جی کہاں ابھی کھانے کا وقت ہی کاا ہوا ہے ابھی کیوں کیا شہور نا دبتر تھوڑا لیٹ آتے ہیں اس لیے ہم کھانا تھوڑا لیٹ ہی بناتے ہیں رات کے سمے میں
ہاں جی ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا شہروں میں بہت ہی لیٹ بناتے ہیں گاؤں میں کیا ہے آپ کے گا گاؤں میں جلدی آ کے فری ہو جاتے ہیں ویسے کیاوں آ جائےپ
جی ویسے نا میں ابھی گوشت پکا رہی تھی کیونکہ میرے شہر کی ڈیمانڈ تھی گوشت کے لیے اور بچوں کے لیے کباب بنا رہی تھی بچوں کے کباب کی ڈیمائنڈ تٹھیک ان شاء اللہ س شام کے سمے نا گھر کا بنا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا آج ن میں اسکول میں گئی تھی تو میرے جو شکشک تھے نا انہوں نے آج مجھے صاف صفائی کے بارے میں بتایا کہ سوچھتا ہمارے جیون کا سب سے مہتو پورن حصہ ہوتا ہے
جی بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے سوچھتا ہمارے جیون کا مہت بھی ہوتا ہے اور صاف صفائی رکھنے سے بیماریاں نہیں بنتی ہیں صاف صفائی اپنے پاس رکھو آس پاس رکھو وہ زیادہ زندگی میں مطلب زندگی کو بہتر بناتا ہے اور اچھے انسان کی مطلب پہچان اسی سے ہوتی ہے ان شاء اللہ کہ وہ جو وقت اپنی طرح صاف صفائی رکھتے ہیں تو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہا ہی ہو جی آپ اییسے نا صاف صفائی سے نہ کیول ہمارا گھر سندر دکھتا ہے بلکہ ہمارا سواستھ بھی اچھا رہتا ہے صاف صفائی رکھنے سے
بالکل بالکل کلہ آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ تو ہے ہی ہے صاف صفائی رکھو گے تو ہمارا سواستھ تو ہوہ رہنا ہی رہنا ہے کیونکہ گندگی رہتی ہے نا ا تو گندگی سے یہ ہوتا ہے کہ کٹاڑو بنتے ہیں کٹاڑو بنتے ہیں ہم ہر چیز کو چھوتے ہیں تو مطلب یہ بکار رہتی ہے بیماریاں بنتی ہیں چھوٹے بچوں میں جلدی لگتی ہیں پریشانیاں
ہاں جی مسالہ بالکل اب ایسے تم بھی اپنے گھر میں اپنی امی جان کے ساتھ میں یا پھر اپنی باجی کے ساتھ میں صاف صفائی کرتی ہوں
جی بالکل مجھے صفائی کرنے کا بہت شوق ہے میں صفائی بہت رکھ تی ہوں میرے کو سارا دن صفائی کرتے ہو جاتا ہے میں بہت زیادہ دھیان رکھتی ہو صاف صفائی کا انشاء اللہ
ہاں جی ماشاء اللہ نا صاف صفائی کا تو بے حد ہی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچڑے کو نا سڑک پر ہی پھینک دیتے ہیں نا کتنی گندگی پھیل جاتی ہے آج کل
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہم میں ہمیں خود کو مطلب یہ مطلب تعلیم دینی چاہیے سبھی کو کہ مطلب صاف صفائی کرو گیلا کوڑا گیلے والے ڈسٹ مے ڈالو کوڑا سر سوکھے والے میں اور ہمیں اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ ہمیں ہر جگہ پر صفائی رکھنی چاہیے جیسے کہ باہر اپنے گھر کے آس پاس اور یہ پلاسٹک وغیرہ باہر پھینکنا چاہیے جلانا نہیں چاہیے اس کی دھوا کار ہوتی ہے پردوشن پھیلتا ہے اس سے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب وسے نا سوچھتا کی شروعات اپنے گھر اور اپنے آس پاس سے ہی ہوتی ہے اگر ہر ویکتی اپنے اور صاف صفائی رکھے م پورے سماج کو سوچھ بنا
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمیں اپنے گھر کی نہیں بلکہ سماج کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہمیں کہیں بھی جا رہے ہم کسی بھی ٹورسٹ پیلیس پر جا رہے ہم تو وہاں بھی ہمیں ادھر ادھر رہپن نہیں پھینکنا چاہیے وہ بوتل وغیرہ نہیں پھینکنی چاہیے کیونکہ یہ مطلب یہ پشو بھی کھا لیتے ہیں نا یہ پلاسٹک کے ریپر ویپر کھا جاتا ہیں تو ان کو بیماریاں بن جاتی ہیں ان کے گلے مے اٹک جاتے ہیں تو ہمیں یہ ایک جگہ پر فیک رکھنی چاہیے سنبھال کے رکھنی چاہیے ڈسٹ بین میں یہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اب ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نا سڑکوں پر کچڑا پھینک دیتے ہیں یے غلط بات ہے نا کچڑا ادھر ادھر پھینک نے سے نا گندگی پھیلتی ہیں بیماریاں بڑتی ہیں اس لیے نا ہمیشہ کوڑے دان کا اپیوگ کرنا چاہیے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں کوڑی دان کا استعمال کرنا چاہیے اور کیا ہے نا ہر جگہ پر کوڑی دان آج کل سرکار نے بھی سوچھتا پر اتنے ابھیان چلائے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ صاف صفائی کا بہت دھیان دیا جا رہا ہے ب بہت جگہ تو ایسے بھی ہے نا کہ جرمانہ لگ جاتا ہے جو کوڑا وڑا کرنے سے صاف صفائی کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ صاف صفائی ہمارے سواستھ سے جڑی ہوتی ہے
انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا ہمیں نا روزانہ نہانا چاہیے صاف کپڑے پہننا اور ہاتھ دوے خاص کرنا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں ہمیں ڈٹول سے ہاتھ دھونے چاہیے
جی بچے ہاں بالکل یہ چیزیں ہم بڑے لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں پر ہمیں اپنے چھوٹے بچے بچوں کو بھی یہ چیزیں شروع سے سکھانی چاہیے اور ان کو یہ ہمیں مطلب اس اجازت دینی چاہیے کہ کہیں بھی جاؤ ترنت ہاتھ صاف کرو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرو ڈسٹ بین میں کوڑا ڈالو گندگی نہ پھیلاؤ کہیں پہ ادھر ادھر ماحول صاف رکھو اپنے گھر کا باہر کا اپنے جسم کا مطلب صاف ستھرا رکھو ان شاء اللہ اس سے میں عادت اچھی عادتیں ہوتی ہیں بچوں کو سکھانے والی
جی ہاں بالکل اس سے کیا کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا تا ہے اور آج کل ڈ ڈاکٹر بھی نا سوچھ اچھتا پر بہت ہی زیاہ زور دے رہے ہیں کیونکہ اچھی سوچھتا ایک اچھے سواستھ کی کنجی ہوتی ہے
جی بالکل بالکل ہر جگہ دیکھو آج کل اسپ دال ہے کی بھی ہے یا پھر کوئی بیماری لگ رہی ہے انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے یہ صفائی کے ن کارن ہوتے ہیں جہاں پہ صفائی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ م چھر ملتے ہیں وہاں پہ بیماریاں ہوتی ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ان شاء اللہ وہاں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور جہاں صفائی ہوتی ہے نا وہاں کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے ان شاء اللہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں اور مچھر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل وبسے نا کیا تمہاری گاؤں یا گلی محلے میں صفائی ابھیان چلایا گیا تھا کیا کبھی
جی بالکل صاف صفائی ہے نا ہمارے دیکھ کو دیس ودیش میں ہر جگہ اتنی صاف صفائی رہتی ہے کے اوارڈ ملتے ہیں ہمارے دیش کو سن کے صاف صفائی سوچھتا کے نام پر اور جگہ جگہ پر سوچھتا ہوتی ہے بڑے بڑے منتری وغیرہ ہ سب آتے ہیں سوچھتا کا سندیش دیتے ہیں کہ صاف صفائی رکھو اپنے اپنے گھروں میں شدھ واتورن صاف صفائی سوچھتا رکھنے سے ہمارے مطلب ہاں سماج پہ بھی ہمارے قوم پہ بھی فرق پڑتا ہے انشاء اللہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ اور سہی نا صاف صفائی رکھنے نا جاگو میں نالیوں اور جو دونوں کو ھی صاف رکھنا چاہیے اور نا گندا پانی کئی طرح کی بیمار بیمار کا کارن بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہو اتنی گندگی رہتی ہے
جی بالکل ہمیں صاف صفائی پہ دھیان دینا چاہیے اور جیسے کہ پرانے برتن ہو گئے پرانے پلاسٹک ہو گئے بارش کا پانی اکٹھا نہیں کرنا چاہیے ہمیں آس پاس اپنے گھر کے گڈھے وڈے نہیں او انچائی ہیے کیچڑ و اگر ماحول خراب نہیں اچھا ہی ہیے ان کو ترنت صاف کروان چاہیے نگر نگم میں جانکاری دینی چاہیے اس سے کیا ہے کہ نا اس سے بیماریاں نہیں بنتی ہیں اس سے مچھر پیدا نہیں ہوں گے تو بیماریاں نہیں بنیں گے ان شاء اللہ ہمارے بچوں پہ بیماریاں جلدی اٹیک کرتی ہیں گندگی کے کارن
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ا وسے نا میں آج کل نا پلاسٹک کا کچا بھی ایک بڑی سمسیا بن گیا ہے پسٹ ک کا اپوگ کم کرنا چاہیے اور اس کا صحیح سے
جی اور ویسے نا دیکھا جائے نا تو کیا کہتے ہیں شہروں کے مطابق گاؤں میں بہت اچھا ماحول ہو تا ہے کیونکہ ہمارے گھروں سے بہت دور دور جاتے ہیں کچرا پھینکنے کے لیے کچرا ایک جگہ پر پھینکتے ہیں دور دور پھینکتے ہیں گھروں سے باہر گاؤں کے باہر پھینکتے ہیں اور شہروں میں تو دو دو دن تک کوڑے والے نہیں آتے گھروں میں ڈسٹبین کچڑا رکھا رہتا ہے تو اس سے وہاں کا ماحول خراب رہتا ہے بدبو پھیلتی ہے
آری ہیں جی آپ سھ جیں گے نا اپ آج آپ کے
جی جی بالکل بالکل
یدی بچوں کو اچھتا سیکھتا ہے تو دماغ کو اور زیادہ بہتر بن سکتا ہے
جی بالکل بالکل ہم سب ہے نا مل کے مطلب آپس میں بھائی چارہ رکھے اور ہم ماحول کو صحیح کریں اپنے آس پاس گندگی نہ ہونے دیں اور صفائی پر زیادہ دھیان دیں تو ماحول بہت اچھا ہو سک تزالما بہت خوبصورت ہو سکتا ہے کچڑے کو مطلب ہم ا اس میں ڈیکوریٹ میں سجانے کا کام کریں پلاسٹک کو ہم صحیح صحیح استعمال کریں تو شاید یہ گندگی نہیں پھیلے انشاء اللہ
ہاں جی بالکل کیول سرکار ہی کی ذمہ داری ہے
بالکل بالکل ہر گھر کی ہر انسان کی اور ہر سدسیہ کی یہ مطلب سوچھتا میں باگ لینا اور صفائی کرنا سب کا مطلب کرم بنتا ہے انشاء اللہ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
بالکل بالکل انشا اللہ صاف صفائی پر ہمارا دیش بہت دھیان دے رہا اور ہمیں بھی دینا ہوگا انشا الله مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوئی
جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی
شکریہ
اللہ حافظ